ہاں سپا
ہیلو
ہ س پا بولو
بولیے
ہ تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں
تم پھر اؤ نہیں کھانا تو نہیں ہوا ابھی جسٹ چپاتی بنایا چپاتی سمجھتی ہو نا روٹی اور آگے کا آلو کا بھاجی بنایا ہے مطلب کہ جو ترکاری میں ہوتا ہے ٹماٹر فرائی کر کے اس کو اچھے سے تل کے اور بنائے ہیں کھائیں گے تھوڑا دیر ہو جائے گا ابھی ائیں گے باہر گئے ہے سب آے گے ہمارا رات خاں تم بناتی ہوں نہ کھنا مجھے کیوں پیسے نہیں بول امی کا ہیلپ کیا کرو اور اس سے مدد کرو ی اور ان سے مدد لوگی تب نہ سیککھو گی ہاں نہیں کبھی کبھی ایسا کیا کرو گے کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ بولو کہ امی لائیے آج ہم بناتے ہیں اسپیشل کچھ ایسا کھانا ہے اور آپ لوگ کو کھلائیں گے مزہ آ جائے گا ہاں کبھی بریانی بنا لیا کرو کبھی کچھ بنا لیا کرو یوٹیوب ہاں یوٹیوب یا پھر نیٹ سے دیکھ کے تو آج کل انسان کیا کیا نہیں کر رہا ہے تمہاری وجہ سے کوب سیسحال ریک کب
کیسے
گھر ہی میں نہ سیکھو گی سسرال جا کے سیکھو گی تو پھر دقت ہونے لگے گا تو اور کیا کیا بنانا پسند ہے تم کو کھانا میں
کیا چیز
کیا کیا پسند ہے اور بنانا کیا کیا پسند ہے یہ بتاؤ
کیا بتا
اچھا تم کو کیا کھانا پسند ہے وہ تم کو پتا نہیں ہے کیا مزہ آتا ہے کھانے میں بریانی یا کچھ اور چیز پچکا چکا پوری کھیر کیا مزہ آتا ہے وہ پوچھ رہے ہیں یا پلاؤ کچھ نہیں پتا کچھ بھی کھا لیتی ہو
نہیں ویسا تو کچھ بھی نہیں کھاتا مطلب
ہاں میں ہوتا ہے نا کہ چلو اب جیسے ہم کو پالاؤ پسند ہے پلاؤ ہم کو اچھا لگتا ہے مطلب بریانی اور پلاؤ تو بریانی نہ زیادہ تر لوگ کو تو بریانی ہی پسند آتی ہے لیکن ہم کو پلاؤ پسند آتا ہے
اچھا اچھا ہے وہ بھی
ہاں مطلب سادہ سادہ اور اس میں زیادہ مسالہ ہو جاتا ہے س وہ زیادہ مسالا والی چیز پسند نہیں ہے
اچھا
مطلب کھا لیتے ہیں ایسا بھی نہیں کے اچھا نہیں لگتا ویسا بات نہیں ہے اچھا لگتا ہے لیکن پسند زیادہ پلاؤ ہے وہ چیز بتا رہے
ہمم پلاو
ارے تم سے تو کیا بھائی تم کب بھاگ گئی ہاں تم کب چلی گئی سوچے تم سے بات کر ہاں موبائل ووائل میں دیکھیں کیسے کیسے نہیں ہو رہا او
ف ہم بھی سوچے تھے تو فون نہیں ن لے گئے
او اچھا فون نہیں لے گئی نا وہی پھر بھی ہم سوچے کہ بات وات کریں گے تو کیا بنا بھاگ د جاؤ آپ تو چلے گے
کے تھوڑا سا ویٹ کیے تو آپ نہیں آئے اس کے بعد پھر
او تو ان لوگ سے نا ہم کو ملنا تھا ہر کوئی سے رپورٹ لینا تھا لوگ سے سارا کتنا ٹیکااکرن ہوا کتنا یہاں گھر ہے کتنا پپولیشن ہے ٹوٹل چیز جاننا تھا وہاں پہ کتنے لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں کتنے جیرو سے تین سال تو بچے ہیں کتنے چھ سے تین سے چھ سال کے بچے نہیں نہیں اسکول تو آج گئے ہی نہیں ایس آئی آر کا جو ہو رہا تھا نا ہم کچھ اور بھی اور کام کر رہے ہیں تو اس کو لے کر کے گئے ہو دوسرا چیز ہے جو آنگن واڑی سب میں وزٹ کرنا ہے ہم کو بار بار جانا کون ہے نونین کے گھر پہ جانا ہے مطلب گھر نہیں آنگن واڑی
او
اور یہ سب میں ان کو دیکھنا ہے بہت سارے چیز کو اور جیسے مہیلا منڈل بیٹھ گھر پے کوئی ہے ایسا باتتی ہے
مہیلا منڈل ہاں یہاں بیٹھتی ہے ہاں امی لوگ بیٹھتی ہے مہیلا منڈل جو آپ بول رہے ہیں نا وہ سب بیٹھتی ہے
کو ان لوگ سے بات کروانا جو وہاں کی جو پوش اور ادی اور اکشر یہ سب رہتی ہے نا ان لوگ نمبر بھیجنا تو ہوگا تو ٹھیک نا اور کب کب بیٹھتی کون دن
تھے ہے نا
ہاں ہاں ہاں کون دن پ سب تم ایک ھی دن میں بیٹھتی ہے اچھا جمعرات نا مطلب آج ہی کے دن بیٹھی ہوگی نا
ہاں ہاں ہاں آج بھی تو گئی تھی میری امی ہم ہی لوگ ا ہمیشہ بیٹھتے ہیں تو پھر ہم لوگ کا بھی گھر ہو رہی ہوا ہے نا تو پھر دوسرے گھر
تو ٹائمنگ کیا ہے سب کتنے وقت کیا رہتا ہے بیٹھنے وقت کیا رہتا ہے اگر ولوگ کیا ہاں
ج ہاں بارہ بجے یا پھر دو بجے ہم کو نہیں معلوم ٹائم آج تو دیکھے تو بارہ بجے گئی تھی میں
آ اچھا ٹھیک ہے مس پوچھ کو بتانا نا کہ کیا وہت کون سا رہتا ہے کیونکہ ہم کو نا وہ لوگ سے بھی ملنا ہے جا کے مطلب
ہمم
ایک سو تیس ایک سو تئیس
ہاں ہاں بیٹھتے ہیں یہاں یہاں بھی تین چار جگہ بیٹھتے ہیں
او ہا تو وہیں کا ہم بتا رہے نارینا واڑی کا بتا رہے ہیں ایک سو تیئیس جگہ بیٹھتے ہیں ٹوٹل
ہاں تو یہاں اگل بگل میں بس بتا رہے چار پانچ جگہ بیٹھتے ہیں
او اگل بگل ہے چار پناچ ہے سوچ لو محلہ میں جتنا ہوں گے نے ایک ایک گروپ میں کت تے رہتے ہیں ایک سمے میں
ایک گروپ میں دس یا دس کوئ نا رہتے ہیں
اور اس کو رہتا ہیں نا اتنا اتنا اتنا لوگ ہیں اتنا اتنا جیادہ ہے وہاں بھی کھا رہا ہے
یہاں جو ممبر مطلب میم جو رہتے ہیں نا تین ہی کوئی نا رہتے ہیں
ہمم ہمم تین ہی تو رہتے ہے
ایک میری بڑی امی ہے دو اور ہاں
ہاں تو ان لوگ کے پاس بھی ان کو جان مطلب مین دیکھنا ہے نا کی کون بچے اسکول آ رہے کہ نہیں آ رہے ہیں اگر نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے خاص کر لڑکیوں کے بارے میں سمجھی اب جیسے کی راشن میں تم آ تم لوگ کو بھی ملنا ہے یے آنگن واڑی سے ملتا ہے تم لوگ کو کھانے کے لیے
آنگن واڑی سے آنگن واڑی سے کچھ نہیں ملتا
تم لوگ کو بھی ملنا ہے کی سوری لوگ یعنی کی بارہ سا اٹھارہ سال کی بچی لوگ کو بھی دینا ابھی تک نہیں دیتی ہے تم لوگ کی آنگن وڑی آ پاس والی بچہ لوگ کو تو دینا ہی ہے بچہ لوگ تم لوگ کیلیے نہیں ہے لیکن تم لوگ کو بھی دینا جا کے مانگنا مارچیز مارچ سے ہی چل رہا جا کے ایڈمیشن کروانا مطلب کی اسکول میں تو ہے ہی ایڈمیشن لیکن جا کے یے بولنا پہلے ہم لوگ کو نا اس بارے میں پورا کلیئر پتا کریں گے فیر بتائیں گے کیونکی ہم کو بتایا گیا ہے کی جو بارہ سے اٹھارہ سال کی لڑکیوں کے لے جو کچھ کھانے کے وہاں پے دیا جاتا ہے اس کو پتا کرتے ہے اس کا مطلب ان لوگ ٹھانپ لیتی ہے سب
ہاں یہاں بہت ایسے ڈھاپتے ہیں ہمیسہ ہاں آ
لگ رہا سب لیتی ہو اچھا سہ چیز آتا ہے کھانے کے لیے سمجھ رہی ہو مطلب ہر مہینہ دینا ہے کچھ ہوگا ایک ایک دو دو کے جی
تو بچہ لوگ کو ایک دم چھوٹے چھوٹے بچہ لو کو بس بلاتی ہے اور دیتی ہے کچھ
ہے نا ان لوگ کا تو الگ آتا ہی لیکن تم لوگ کا الگ سے آتا ہے ارے یے چیز مارچ سے ہو رہا ہے اس سے پہلے نہیں آ تا ہوتا تھا مارچ سے ہو مئی جون جولائی سے پانچ مہینہ سے آ رہا ہے اور اس کو ان لوگ بھانک تک نہیں لگنے دیے ہیں نا
آچھا
کیسے کوئی جانے گا بتاؤ جب تک کوئی نہیں جانے گا ان لوگ بتائے ہی نہیں اب ہم نا جائیں گے پوچھیں گے کی آپ لوگ دے کیوں نہیں رہا سو بتایئے ہاں تو ان لوگ کو اب ہم سب سبق سکھائیں گے سب جگہ جا جا کے آج سے ایک آسا ملی تھی جانتی ہو نا وہ جان جو مارا جاتنی وہ بہت بک بک کر رہی تھی اس آ ایک دم گیا تو بول رہی ایسے بول رہی ہے سے جانتی ہو کیا بول رہی ہو کیا لگ کچھ لگتی ہے کیا ریلیشن میں ہے کیا دادی لگتی ہے ایسے بول رہی ہے کی میڈم ہم رپورٹ دیں گے تو بدلے میں آپ کو مہندی لگانا پڑے میری بیٹی پھر شادی میں یی کوئی بات ہوا بتاؤ تو یے تو ہم تو اور تو تم کو ایسے پات پات پے
نہیں نا ایسے بھی بہت ایسا کرتی ہے میرے ہم لوگ میری امی بھی کچھ کاٹیا بنوا رہی تھی تم سے کر
ہاں بولے پاگل ہے کیا جی آپ کو تو بات بات کر کے دیناڑے گا رپورٹ ہم آپ کو مہندی لگ دیں گے بے جیے گا ابھی ہم حال خراب سیدھے خبر کر رہیں گے آپ کو پھر سیدھے نکال دیا جائے گا آ کے مطلب مجاک ہے سیریس ہو کے بول رہی تھی کی نہیں ہم لوگ اب مہندی لے کے بیٹھے گے جب آیے گا تب آپ ہم لوگ کو لگایئے گا تو ہم نے ہاں اتنا پھالتو آدمی ہیں ہم تو لگ کا مطلب فری میں کرتے رہیں گے
کی صحح آ ہے وہی
ہاں ہاں بتائی ایسا کیا
ایسیے ہی کرتی ہے ایک دم ہھ چیز میں لوٹنے میں رہے گی خالی
ہوں نہیں اس کو دیکھنے ہی سے لگ رہا تھا ویسے
بہت چل کے دکھاتی ہے گ ہ سب بڑی بڑی ساد پ
ہوگے آگپا
ہاں
تو بولی کہ نہیں ہوا ہے ایک بیٹی کرنا ہے اس کا مہندی لگانا
او ہاں ہاں ایک بیٹی کا نہیں ہوا ہے بیٹا لوگ کا
نہیں بول دے نا او اچھا لڑیف جی تو ب رہی اتنا مزے ہی نہیں آ رہا تھا
وہ بولتی ہی ایسا ہے ایک دم
ہاں پھر وہ بعد میں شانت ہو گئی جب ہم تھوڑے زیادہ بولے نا تو پھر چپ چاپ ہوئے ہم اسی اختیار کیوں جان رہ گی ہم س سکے گی میں ہم کو بولے ہیں آپ اسکول میں نا ہے میم ہم ولاں ہم اسکول میں بھی ہم یہ سب میں بھی ہے جگہ ہے پورا دیکھیں گے کہ ہے نہیں اور جب بولے نا کہ لڑکی لوگ کو کیا کیاپ دے رہے نہیں دے رہے سب ہم وہ بتائیے گا ڈیٹیل میں تب آپ سے پوچھیں گے ہم وہ چپ ہو گئی پھر سمج سٹکی پٹکی باند سب تو یہی لوگ کا ہاتھ میں رہتا ہے سب ایک ہی تھالی کا چٹا بٹا ہے ان لوگ جو ہے نا چھپا لیتے ہیں ایک دوسرے سے پیسہ شیئر کر لیتے ہیں بانٹ لیتے ہیں اور ختم کر کرتے ہیں کتنا اچھا ہے وہاں کا سواستھ کیندر سفا کتنا خوبصورت خوبصورت پول کھلا ہوا تھا
بہت اچھا بہت سندر دکھتا ہاں ہم دیکھے تو فوٹو بھی کھینچ
ہ روز وہاں کوئی لگاتا ہوگا یہ کرتا نہیں ہم کو تو فوٹو بھیجنا تھا آگے بھی نا اس لیے ہم کر رہے تھے
اور
ہاں میم کو فوٹو ہی بھیجنا رہتا ہے نا تم کو کیا لگا اچھا لگ رہا ہے اس لیے کلک کر رہے ہیں
ہاں ہم کو تو یہی لگاتا
نہیں نہیں بول رہے ہیں بہت سندر وہ ڈیلی کھلا رہتا ہے کیا وہ والا
نہیں ڈیلی نہیں رہتا ہے نہیں ڈیلی نہیں رہتا ہے مطلب ڈیلی ہی رہتا ہے لیکن کس کس دن چھٹی رہتا ہے
او اچھا تو وہاں پہ ڈیلی کون رہتا ہے بیٹھتا کون ہے وہاں پہ ڈیلی
وہی جو پتلی سی نہیں تھی
روزانہ وہ پتلی سے جو یہ جھارا جو پتلی دبلی سے مسلم ہی تھی
سی ایک اور رہتی تو وہ بھی بیٹھتی
نہیں ایک تو ہندو تھی مطلب کرشچن تھی اور ایک تھی وہ مسلم تم نہیں سمجھی ایک اندر بیٹھی